ہیلو آواز آ رہی ہے میری
جی بالکل بالکل
ہاں وعلیکم السلام سلام آج کل ا بڑھیا بڑھیا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ماحولت کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح کہا آج کی ماحولت میں کافی بدلاؤ ہ
ہوں آج کا ماحول تو آلودگی آج پوری دنیا سے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے
ہاں آپ نے صحیح فرمایا
ہ لیکن جو فضائی آلودگی آبی آلودگی اور شور کی آلودگی ہے نا وہ انسانی زندگی کو برا اثر ڈال رہی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے
جی بالکل مجھے لگتا ہے نا کہ پہلے سے زیادہ اب کے جو آپنا جم انا ہے اس میں یہ آلودگی جیس چچ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے جیسے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں لوگ ہوتے ہیں پانی ہے پانی پھیلا رہی ہے بیرتھ میں مطلب لوگ اپنے فائدے کے لیے یہ پرکرتی ہے اس کو نشٹ کر رہے ہیں
صحیح فرمایاا صحی فرمایا آج کل دیکھا ہوگا تم نے گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دا فضا کو مجھ سےر کر رہا ہے
جی بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا جیسے کارخانے وغیرہ ہیں ان سے کچرا نکلتا ہے تو پہلی بار تو اس میں سے دھواں نکلتا ہے جو کہ ہمارا ہوا ہوتی ہے اس کو دوشت کر دیتا ہے گندا کر دیتا ہے اور دوسر دوسرح یہ یہ چیز ہے کہ اس میں سے جو کچڑا نکلتا ہے وہ ندیوں میں بہا دیا جاتا ہے جس ہمارا جل پردوشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس سے ہر چھوٹے چھوٹے جیو ہوتے ہیں ان کو بہت نٹ ان کو نشٹ کر رہا ہے ایک طریقے سے جیسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں مڈک ان پہ بہت غلط اثر ہے ان چیزوں کا
جی جی آپ نے صحیح فرمایا ویسے آپ نے اس کے علاوہ دیکھا ہوگا درختوں کی کٹائی بھی ماحولت کے لیے نقصان بھی ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
جبکہ ہمیں جو درخت ہوتے ہیں وہ فجا کو صاف رکھتے ہیں آکسیجن فراہم کرتے ہمیں
ہاں آج کل پیڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے ونوں کو کاٹا جا رہا ہے ل کو اپنے ایک فائدے کے لیے پورے اپنے بوشیہ ختم کر رہے ہیں اگر پیڑ پودے ہی نہیں بچیں گے تو ہم سانس کہاں سے لیں گے یہ ایک آم ساجرییا ہے وہ اسے بھی نشٹ کر رہے ہیں بجائے اپنے بوشیہ کو دیکھے ٹھ
جی جی آپ نے صحیح فرمایا اور آج کل دیکھا ہوگا آپ نے پلاسٹک کا بے جان استعمال بھی ایک بڑا مسئلہ ہے
جی ہاں لوگ پلاسٹک کی چیزوں کا بہت زیادہ اپیوگ کر رہے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے کہ اب ہم پلاسٹک ہے اس کو یوز کر کے ہم روڑوں پہ گلیوں میں ایسے ہی پھییک دیتے ہیں جو کہ باق پانیوں میں جاتے وہ بھی پانی کو بھی دوشت کر دیتا ہے آلودگی پھیلاتا ہے اور جو چھوٹیے چھوٹیے جانور ہوتے ہیں وہ ان کو کھا لیتے ہیں تو وہ بھی مر جاتے پ یہ تو یہ پلاسٹک پلاسٹک ہے تو اس پچ ہمیں لگتا ہے نا اپیوگوں اپنے آوشکت انساری کرنا چاہیے اس سے بہتر ہمیں ایسے ہم بازار جا رہے ہیں تو اپنا ایک ہیھیلا سل کے لے جانا چاہیے جس سے جتنا سامان ن ہم لا اسی میں رکھ اور پلاسٹک کا کم سے کم اپیوگ کرے
جی جی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا فرمایا میرے کو ہمیں کپڑے اور کاغذ کے تھیلے استعمال کرنے چاہیے اور ویسے آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کل پانی کی بچت بھی بہت ضروری ہے پانی آپ نے جو سنا ہے اللہ کی ایک نعمت مطلب کہ لوگ پانی کو جو بے انتہا جو پھیلا رہے ہیں اس کا پردوشن اور وہ بڑھا رکھا ہے تو ماشاء اللہ میرے کو ایسا لگتا ہے کسی دن اللہ ہمیں ان چیزوں کے لیے کر برسائے گا ہمارے اوپر تو ہم ہمیں سمجھنا چاہیے عوام کو اس کے لیے جاگروک ہونا چاہیے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو کو بچا کے رکھنا چاہیے یہ پرکرتی ہے اللہ نے خوبصورت ہمیں تحفہ دیا ہے لیکن ہوا میں اپنے سواستھ کے لیے ان سب چیزوں کو بھولتا جا رہا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں اپنے انوسار ہی یہ چیزوں کا اپیوگ کرنا چاہیے اور اگر ہم مان لو اگر ہمیں یہ چیزوں کو بچانے میں زیادہ مدد نہیں کر پا رہے تو کم سے کم پھیلائیں اور ان چیزوں کو جیسے پیڑ پودے ہیں اگر اگر ہم اگر ہمار ایسا ہے نا کہ اگر ہم ایک پیڑ کاٹ رہے ہیں تو ہمیں چار پیڑ لگانے بھی چاہیے
جی جی جی آپ نے ایک دم بہت اچھا فرمایا آپ نے یہ بہت اچھی میرے کو وہ بتائی کہ اگر پیڑ ہے میرے حساب سے ہر ایک شخص کو کم سے کم ایک در ضرور لگانا چاہیے اور میرے حساب سے دیکھو آج ل کیا ہے پانی جایا کرنے سے گریہز کرنا چاہیے اور میرے حساب سے اسکول اور کالج اور ماحولت کے بارے میں آگاہی پیدا کی جانی چاہیے تاکہ جو نو وہ اپنی ذمے داری سمجھ سکے اور ان لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم سب مل کر ماحوولت کو آلودگی کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور جو ہمارے آنے والی پیڑھی آیں ان کے لیے ہم بہتر بیہ اور وہ ایک کو بنا سکتے ہیں نہیں تو اللہ نے جو ایک ہمیں جو خوبصورت تحفہ دیا اس پرک کی ہمیں جو اتنی اچھی اچھی چیزیں دی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیز کو ان چیزوں کے لیے ہم ایک دم سے پورا طرس ج ہے کہ اللہ میں ملے ہی نہیں ہمیں پھر وہ چیزیں
جی بالکل ام آگے بوشیہ میں اگر ہم اسی طریقے سے چیزوں کو ان چیزوں کو نہیں سدھار پائے تو ہمیں آگے بشیہ میں یہ چیزوں کو لے کے بہت خطرہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہم پر ہی حاوی ہوگا
ہاں
ہماری یہ ہیلو
میں ہاں جی جی جی
جی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ہی یہ چیزوں میں سدھار لا سکتے سکتی ہیں اور بہت ساری ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری ترکیب ہے یہ چیزوں کو سدھارنے کے لیے تو یہ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہر ایک ساتھ کے دوست ہیں اور ہم سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں بچے ان کو سبھی کو جاگروک کرنا چاہیے کہ نہیں ہمیں یہ آلودگی کو کم کرنا ہے اور ہمیں اپنے سماج کو سدھارنا ہے اور وکاس کرنا ہے
جی ہاں جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ماحوللی کافی حد تک کم کر سکتی ہیں اور ایک صاف ستھرا ماحول بہتر اور صحت مند زندگی جضمانت ہے اللہ کرے ہم سب ماحولت کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں
جی بالکل ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی رحمت ہم پہ پھر بنی ہی رہے گی
ہوں
او بہتر یہی رہے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بہتر اپائے کون سا یہ چیز کو سدھارنے کا
میرے حساب سے سب سے بہتر تو یہ کہ سب سے پہلے تو ہمیں خود سے جاگروک ہونا چاہیے اور لوگوں کو عوام کو ہمیں جاگروک کرنا چاہیے ہم جیسے نوجوان ہیں ان لوگوں کو سمجھائیں کالج اسکول جائیں اور جا کر کے اور ان کو اتنا جاگروک کرے کہ آنے والا بوشیہ ہے جو ہمیں ان کو کیسے بچانا چاہیے آلودودگی کو آلودگی کو کیسے کم کرے وہ ساری چیزیں جاگروک ہوگی سماج جاننے لگے گا تب جا کہ میرے حساب سے لوگ سمجھیں گے اور اس کو وہ کرائیں گے
جی بالکل اور آج کل ویسے ہر بچ ا چھے سے بڑے
ہوں
تعلیم کے انوسار پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں اس کو پریا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے اس کو سنبھالنا ہے کیونکہ وہی ہمارے آگے کی بوش ہے اور اسی کے اوپر ہم پورے طور طریقے سے نربھر رہتا تے ہیں
ہوں
یہ ہمارے لیے جینے کا عم چارہ
جی جی ہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا لوگوں جتنا زیادہ عوام ہمارے جتنا زیادہ جلدی جاگروک ہو جائیں گے تو جلدی اس پرکرتی کو اتار سکتے ہیں ورنہ آج کل دیکھا ہی ہوگا تم نے کبھی کون سی بیماری آ رہ لگتی ہے کبھی کب کچھ ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ چیزوں کو مطلب ہمیں ایک طریقے سے ہمیں سندیش دے رہا ہے کہ ہم لوگ اگر سمے پہ نہیں دریے تو ایک آنے والا کیسا کل ہوگا
جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو آلودگی ہے وہ کس چیز کی ہے
میرے حساب سے آج کل ہر ہر چیز کی آلودگی بڑھ چکی ہے آج کل کوئی آلودگی کم نہیں ہے جہاں دیکھو جہاں کچھ نہ کچھ سم بنی ہوئی ہیں کہیں وایو پردوشن کبھی جل پردوشن تو میرے حساب سے سبھی چیزیں ہو چکی ہیں
اور سب سے زیادہ پردوشن ہماری ہوا کا ہو رہا ہے
جی جی آپ نے صحیح فرمایا ہاں اب کیا ہی کریں عوام کو سمجھنا چاہیے باقی کا تو آپ جیسے لوگ ہیں ان سے مل کر اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنا اچھا بچار رکھتے ہیں آپ جیسے لوگ اگر سبھی لوگ ہو جائیں تو ہمارے جو آپ عام ہیں اور ایک بہتر کل بنا سکتی ہیں ہم لوگ
جی بالکل آپ سے گفتگو کر کے مجھے بھی اچھا لگا آپ کا کافی ہ شک
جچی جی آپ سے بھی بات کرے کہ اچھا لگا آپ کا بھی شکریہ آپ نے مجھے اتنا اچھا بتایا ملتے ہیں ہم اگلی کال پہ خدا حافظ
خدافے